اشوم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور کیسے ہیں بھائی جان
بھائی جان ایک دم خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے اب تو اور بھی زیادہ خیریت سے ہو گئی آپ کا کال دیکھ کر
ارے بھائی جان بس سر اوپر والے کی دعا ہے اللہ کی مہر ہے بھائی جان
اور
جی بھائی جان یہاں پر بھی سب کتے اے ہیں اب ٹھیک ہے امی بھی ٹھیک ہیں بھائی جانگ
آپ کی بیگم جان بہت بہت خوب آپ کی بیگم جان آپ کی کے بچے
بھائی جان کیا بتلائیں بیگم جان ٹھیک تو ہیں
کیا ہوا بتائیے کیا پریشانی ہے
فون فون میں لگی رہتی ہیں بھائی جان آج کل موبائل آپ کو پتا ہی ہے موبائل میں لگی رہے ہیں بھائی جان کے کیا بتلائیں آپ کو بھائی جان
بھائی جان بھائی جان ہم بھی آپ سے اسی لیے گفت شرو کرنا چاہ رہے تھے آپ نے تو ایک دم کیا خوب فرمایا ہے آپ نے تو ہمارے دماغ کی بات آپ نے تو ایک دم ہمارے دماغ کی بات ھیچ ہندی ہم نے بھی آپ کے پاس اسی لیے کی ت بھائی جان کے ہم بھی آپ کو یہ فون کے جو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ سمجھانا چاہ
جی بھائی جان بہت ضرورت ہے بھائی جان اس چیز کی آپ ضرور بتلائیے ہم کو
سمسیا سے جھ رہے ہیں ہم ہماری بیگمزان بھی بہت فون چلاتی ہیں ہمارے بچے بھی بہت فون چلاتے ماشاء اللہ ہم ہم کس کے لیے بولے ہم بھی بہت فون چلاتے ہیں دفتر سے آتے ہیں فون میں لگ جاتے ہیں باش چل ایک دم سے بہت تو آلس بھری زندگی ہو گئی ہے فون کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں لیکن بھائی جان ہم آپ کو ایک بات بتلاتے ہیں بھیجاں اللہ نے جو انسان کا انسان کو بنایا ہے نا تو کچھ نہ کچھ نیک کام کرنے کے لیے بنایا ہے
جی بالکل بھائی جان بالکل
انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے انسان نے اپنا دماغ لگا کر کے فون بنا دیا اب بھائی جان آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنتا جا رہا ہے فون تو فون پہ کہ بھائی جان بہت سارے فائدے ہیں تو بہت سارے نقصان بھی ہیں
یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھائی جان
پہلے بھائی جان ہم اس کو فائدے بتے ہیں آپ کو
ضرور ضرورت ہے بھائی جان ہم کو تھوڑی سی
تو یہ ہے کہ آج کل کے بچے تعلیم اس پر ہی لے لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے بچے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں تعلیم لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا
جی بھائی جان دیکھا تو ہم نے ہے بچوں کو ایسا کچھ پڑھتے ہوئے
سد لوگ ہوتے ہیں وہ آج کل جو گھر پہ کام ہوتا ہے گھر کا کرنے کا کام اس کو بھی فون پر ہی بھیج دیتا سوشل میڈیا پہ بہت سوشل میڈیا ایپس ہیں جیسے فیس بک انسٹاگرام واٹسپ
بھ اب یوٹیوب کے بارے میں بھی سنا تھا بھائی جان ہم نے تو وہاں پہ بھی ایسا کچھ ہوتا
جی جی یو ٹیوب کے بارے میں بھی آپ کو بتلائیں گے آج کل کے جو استاد ہیں بچوں کے جو تعلیم دیتے ہیں وہ واٹسپ پہ گروپ بنانے لیتے ہیں اور وہیں پر بچوں کو کام بھیجتے رہتے
یہ تو بڑا اچھا کام ہے بھائی جان
جانی تو یہ سب فون کے فائدے ہیں بھائی جان اس سے بچ سے کیا کرتے ہیں ان کو گھر بیٹھے بیٹھے کام مل جاتا تا ہے اور بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے
صحیح ہے بھائی جان ہم تو سوچتے تھے بہت بےیکار کی چیز ہے بھائی جان یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی چیز ہے
یہ تو بہت ضروری چیز ہے بھائی جان پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا گرمیوں کے ک چھوٹی یاں پڑتی تھیں بچے لوگوں کا بچے لوگوں کا ایک دم اس جو استاد ہوتے ہیں ان سے کنیکشن ہٹ جاتا
بالکل بھائی جان ہمارے ساتھ بھی ہوتا
تو بچے جی بھائی جان بالکل تو بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس کے لووں کو دو مہینے بالکل پتا نہیں رہتا تھا لیکن آج کل کیا ہوتا ہے اس لوگ فون کے مادھیم سے بچوں سے بچے جو کہ ابو امی سے جڑے رہتے ہیں وہ لگاتار واٹس ایپ پہ وہ لگاتار واٹسپ میسج کرتے رہتے ہیں بچوں کے کام کی جانکاری لیتے رہتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں اپنا ہوم ورک پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور بچوں کو لگاتار کام بھیجتے رہتے ہیں تو بھائی جان یہ تو رہی بچ وں سے جڑی باتیں بچے اپنی تعلیم لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے بچے یوٹیوب کے مادھیم سے ویڈیو دیکتے ہیں اور تعلیم لیتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اچھی چیز بنائی ہے انسان نے
جی بھائی جان کسی نے ایک اللہ کے نے ایک بندے نے ہی بنایا ہوگا بھائی جان یہ سب
یہ تو رہے بھائی جان فائد دوسرے فائدے بھائی جان ہم آپ کو گنواتے ہیں اگر ہمیں مان لو کہ کوئی شاپنگ کرنی ہے آن لائن شاپنگ کرنی ہے یا اپنے دور دور بیٹھے یار رشتے دار سے رابطہ کرنا ہے گفتگو کرنی ہے تو ہم اس کے مادھیم سے کر سکتے ہیں جی بھائی جان بالکل ل بھائی جان ایک دم
یہ تو بائی چانس بہت صحیح کام کی چیز بنائی کسی اللہ کے نیک بندے نے بھائی چان
میلوں دور بیٹھے انسان سے ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال آمنے سامنے دیکھ کر بات کر سکتے ہیں یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے جی بھائی جان جی بھائی جان بہت خوب بھائی جان بہت خوب سب ہم بھی کرتے ہیں بھائی جان ہم بھی
ماشاء اللہ بھائی جان سبحان اللہ
اب بھائی جان کچھ نقصان بھی ہیں نقصان کیا ہے بھائی جان نقص قصان اس کے یہ ہے ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا کا اس استعمال کرنا اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنا گھر میں مہییں ہوتی ہیں جو لیڈیزیں ہوتی ہیں وہ گھر میں پڑھی پڑھی سوشل میڈیا پہ لگی رہتی ہیں
جی بالکل بھائی جان بالکل ہماری بیگم کو ہی دیکھ لیجیے اب آپ
جی بھائی جان اور وہ ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں
کچھ زیادہ ہی کرتی ہیں بھائی جان کیا بتلیں آپ کو
کیا ہوتا ہے وہ کسی غلط سائٹ سے جھوٹی افواہیں خبریں پڑھ لیتی ہیں
جی بھائی جان ہوتا ہے کئی باری
جس سے کہ ان کا من بدل جاتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ چیزیں گھر میں یا کسی گھر میں ایک ماحول خراب کرنے کا ماحول بنا دیتا
جی بھائی جانا آپ آپسی تناؤ آپسی تک
آپ جی جی جی جی اور فون پر بھائی جان کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جہاں پر سب کچھ سچ نہیں ہے اور سب کچھ جھوٹ اور سب کچھ جھوٹ بھی نہیں ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی لوگ ویوز کے لیے اپنی پہنچ بڑھانے کے لیے جھوٹی جھوٹی جھٹی باتیں پھیلا دیتے ہیں افواہ فھیلا دیتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں تو بھائی جان یہ سب جو کرتے ہیں وہ ہرام بندے ہوتے ہیں وہ انسان کے
خوف نہیں ہوتا بھائی جان
ایکیک انسان نہیں ہوتا ہیں انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے تو تو وہ فون غلط استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے تو بھائی چان یہ سب یہ اگر اس چیز کو دیکھیں تو فون ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے اگر ہم اس کا اگر ہم اس کا یوز صحیح سے کریں گے صحی کام کے لیے کریں گے بچوں کی تعلیم کے لیے کریں گے اللہ کو جاننے کے لیے کریں گے اللہ کی نماز ادا کرنی کیسے کرنی ہے کلمہ کیسے پڑھنا ہے یہ سب چیزیں اگر ہمیں سیکھ نہیں ہے تو اس کے
جی بھائی ج ہم تو دیکھو پہلے یہی سمجھ یہ غلط چیز ہے آپ کے بتلانے اور سمجھانے پر ہمیں جات ہوا ہمیں پت چلا کہہ رہے یہ تو اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے بھائی جان
بھی غلط نہیں ہے اگر ہم اگر ہم اس کو صحیح سے یوز کریں گے تو بھائی جان یہ ب بہت صحیح چیز ہے اور بھائی جان سب سے بڑی بات ہم آپ کو ایک اور بتلا دیں اس کا فائدہ آج کل
جیں
پہلے کے زمانے میں بینکوں میں لائن لگانی پڑتی تھی پیسے نکالنے کے لیے جمع کرنے کے
جی بھائی جان ہم نے بھی بہت کیا ہے بھائی جان اٹی ایم پہ لائن لگانی پڑتی تھی بھائی جان
جی بھائی سان آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ فون کے مادھیم سے ہی گھر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے انسان کو پیسہ بھیج سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اگر ہمارےا ہم بازار گئے کچھ سامان خریدیں ہماری جیب میں نہیں ہے ماشاء اللہ لیکن ہمارے جیب میں فون ہے
جی بھائی جان یہ تو شبحان اللہ چیز ہے
ہم اپنے فون سے ہمارا کھاتا لنک ہوتا ہے وہیں سے ہم ڈائریکٹ پیمنٹ کر سکتے ہیں تو بھائی جان فائدے کی چیز ہے اگر صحی استعمال کریں تو فائدے کے چیزیں اور ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو نقصان بھی ہے اس کا جروں سے زیادہ استعمال کرنے سے بھائی جان کیا ہوتا ہے آج کل نظریں کمزور ہو جاتی ہیں
بالکل بھائی جان ہماری ب م کویکھ لو ہمارے بچوں کو دیک لو ان کے چشمے لگ چک ہیں بائی
جی جی بھائی جان وہ وہ بھائی جان خاموخو فالتو توک چیزیں دیکھتے رہتے ہیں رت سے زیادہ فون یوز کرتے ہیں اور بھائی جان آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ وہ تنہا تنہا رہتے
جی بالکل بھائی جان آج کل رہتے تے تو ہیں
نہ کسی سے آج کل ف لوگ کیا کرتے ہیں فون میں زیادہ گھسے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پاتے ہیں نہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں پہلے جیسا پیار رہا ہی نہیں ہے انسان میں فون کی وجہ سے
جی بالکل بھائی جان آج کل تو پہلے تو رو برو ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے بھائی جان اب تو فون پر ہی گفتگو ہو جاتی ہے
جی بھائی جان لیکن بھائی جان فون کا زیادہ استعمال بھی صحت کے لیے بہت ہانی کارک ہوتا ہے انسان تنہا رہتا ہے نظریں نظروں پہ اثر پڑتا ہے انسان بیمار رہنے لگتا ہے
عادت خراب ہو جاتی ہے بھائی جان کسی سے بول نہیں پاتے کچھ نہیں کر پاتے بھائی جان
دان سے تو میرے خیال میں تو بھائی جان ہم تو آپ کو یہی بتا لانا چاہیں گے کہ فون کا استعمال تبھی کریں جب بہت زیادہ ضرورت ہو کام کی ضرورت ہو کام ہو ہمارا تبھی فارم کا استعمال کریں
جی بھائی جان ہم تو بہت ہی کم کرتے ہیں بھائی جان ہم تو پورا دن دفتر میں کام میں ہی لگےتے کہ بھائی کیا بتلیں آپ کو
بے وضہ فون کا استعمال بالکل بھی نہ
نہیں نہیں بھائی جان ہم تو اللہ کی دعا کرتے ہیں کہ ایسا جی عادت نہ لگے ہم کو
جی بھائی جان اللہ کے بند اللہ نے بندے بنائے ہیں نیک انسان بنائے ہیں جس نے بھی دماغ لگایا ہے فون بنایا ہے ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اللہ نے اتنا دماغ دیا کہ انسان نے فون بنایا اچھے کاموں کے لیے فون بنایا تو ماشا ان شاء اللہ آپ کو فون کے استعمال کیسے کرنا ہے اس کے فائدے نقصان آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے
جی بالکل بھائی جان بالکل ہمیں سب کچھ ایک دم طریقے سے پتا چل گیا بھائی
بہت بہت خوب ماشاء اللہ آپ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خدا حافظ